س ہاں ہاں
ہلو السلام علیکم
ہملوم
ٹھیک کو ٹیک ہو
ہاں کییک
گھر میں سب ٹھیک ہے ج کیا کر رہے
ہاں ہم سب ٹھیک ہم سب ٹھیک ہیں
ہاں
بس یہاں بیٹھتے ہو مکان کی چھات سے باہر ہم ویرنڈا ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے تھوڑا ٹنڈی کر رہا ہوں
اچھا اچھاچ
ہاں ٹھنڈی کروا کیونکہ گرمی تو بہت ہے اس وقت بھی بہت سارا گرم ہے
ہمم
تو تھوڑا ہم ورنڑے پہ بیٹھے گے
ہمم
تو وہاں تھوڑا ہم ٹھنڈی کر رہے ہیں وہاں تھوڑا ہوا چل رہی ہے نا تھوڑا بہت معلومی سی
ہمم
تو اس لیے کہ اندر کمر ےمیں بیٹھنے سے زیادہ دم جاتا ہے
ہمم
اس لیے باہر بیٹھے ہوئے تھوڑا ہم ڑھنڑی کر رہے ہیں
چلو اچھا کیا ہم بھی ہم بھی بیٹھیں گے آپ فین کے سامنے اب کھو گیا سبزی ختم بنانی میں
ہمم
بیڑھے یہاں فین کے آگے پنکھے کے آگے بیٹھوں گا میں
اچھا اچھا کھانا کب کھاؤ گی
اب کھاوں گی نو ساڑے نو
نو ساڑھے نو
ہاں نو ساڑھے نو ٹھیک ٹائم ہے
ہمم
میرے حساب سے نو بجے ہی کھانا چاہے
ہاں ہاں ہاں
نو بجے کھاو اور دس بجے سو جاؤ
ہاں ساڑھے دس سوتے ہیی میں نے آج تو بہت گرم ہیں آج بہت گرمی آج کو رات پورا رکھنااہ پورا پنکھا اتنی گھر میں ہےآج
اچھا اچھا پنکھا چلا رات بھر
ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ آج زیادہ ہی
آج زیادہ گرم ہے
میں سوچ رہا ہوں ٹھنڈے پانی سے میں نہاوں گا پہلے پھر کھانا کھاوں گا
ہاں ہاں ہاں وہی بات وہی تک ٹھیک ہوگا
ہمم
لیکن یا دس کھانا کھانے کے بعد دس ساڑھے دس بجے تھوڑا اگر نا کھاںے سے پہلے ہی نہانا ٹھیک ہوگا
ممم
میں ابھی آیا باہر سے اور یہ لایا چشمہ سے پانی ایک بالٹن لایا پانی
ہمم
کھانے کے لیے تو نا وہاں بہت بھیڑ تھی
میی ایک بال لوٹا ایک پانی لایا میں نے کھانا ک پانی پینے کے لیے آپ تھوڑا آدھا گھنٹہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ھم کھانا کھائیں گے
ہمم
ٹھیک ہے آپ کب تک نو بھی بج جائیں گے
ہمم ہم بھی بیٹھے ہیں بس بنایا اور بنایا یہ سبزی وبزی بنایا کھانا بنایا چائے رکھا صبح ا کے لیے تو اپ بیٹھیں گے یہاں کریں گے تھوڑا ریسٹ بعد میں کھائیں گے کھانا دس بجے ساڑھے دس ہویں گے ہ گرمی سے کہاں آتا ہے مجھے نیند میں جب جب سو ہوں یہاں سے وہاں جاتا ہوں وہ دروازے تک دروازے سے آتا ہوں واپس کھڑکی سے س ہوتا ہے کو ایسے ہی کرتا ہے جب یہاں سے گرمی ہوتا ہے وہ جاتا ہے دروازے کے آگے پھر ج دروازے سے آتا ہے نا گرمی تب جاتی ہوں پھر کھڑک ٹھیک ہے آگے جی زیادہ کر
آج جائ ہیں یہاں گھر کی ازارنے کی وجہ سے آب مچھر بھی زیادہ آتے ہیں
ہاں مچھر بھی ہے مکھی بھی ہے
مچھر ہی زیادہ تو مج تو کچھ کریں گی نہیں مچھر زیادہ آتے ہیں نا وہ تھوڑا اس کی دقت جیادہ تا ہے اس کی
ہ نہیں ہم نے تو جال ہی لگایا نا کھڑکیوں میں ہم نے کھڑکیوں میں جلی لگایا اندر نہیں آتا پتا ہے ہم کو مکھی وک
ہاں جالی تو ہم نا ہم نے بھی لگائی جالی کھڑکیوں سے
ا کو اوپر نیچے منزل پہ ہے جو نیچے کی منزل ہے نا اس میں بھی ہیں جوال کی اوپر کی منزل ہے اس میں بھی جو دوسری تیسری من منزل ہے نا اس میں بھی لہنگائے یہ دو جالی دو ایک دو تین چار چار پانچ چھ جالی لگائیں گے ہم اوپر بھی ہ پھر ہو جائیں گے تیسرے منزل بھی جالگ رکھیں گے شادی ہوگا کچھ ہوگا کچھ فنکشن ونکشن ہوگا اس ٹائم لائگ جائیں گے نا وہاں اوپر حال وہاں بھی لگ آئیں گے جالی دو تین کھڑکی
ہاں وہ تو صحی ہے اس لیے کیک نہ باہر اگر ہم بیٹھتے ہیںغ مطلب باہر بیٹھتے ہیں تھوڑا تو ٹھنڈی کر رہے ہیں تو وہاں ہی مچھر آ آ جاتے ہیں
ہاں بارنڈہ میں ہے تو جتھنڈی مگر وہاں تو مچھر ہے نا مکھی ہے مچھر ہے اس لیے نہیں ہم جاتے ہیں باران ڈبر اور سنا
ہے کہ بھائی بیڑ سے بھی مچھر آ گیا آ جاتا ہے مذا بیٹنے میں مگر مچھر زیادہ ہوتے ہیں
ہاں وہ کھاتے ہیں پاؤ کھاتے ہیں ہاتھ کھاتے ہیں منہ کھاتے ہم نہیں جاات اننداری بر بیٹھ ہے دن کووب شام کووب
ہوں
ہاں ہاں
گھ
اور تو گرمی میں کیا کریں گے انسان جب ٹھنڈا ہوتا ہے نا یااں سردی ٹھنڈی کا سرما ہو ہے اس زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے ج چلہ کلان میں ا ستمبر اکتوبر نومبر میں دسمبر میں جنوری فروری تک اپریل مارچ تک ہوتا ہے یار ٹھنڈ پھر کیا ہوتا ہے مار جون جولائی بس ہو گیا ختم پھر ہ ہ
ہاں یہ ہوتا ہے یہ دو تین چار مہینے ہو تو گرمی کا ہے
ہوں
باق تو باگ میرے حساب سے چھ سات مہینے ٹھنڈی کا ہی ہوتا ہے
ہاں ہاں مجھے لگتا ہے مجھے آج لگتا ہے کہ وہی ہے ٹھیک ب آج نہیں وہ میں بولتے کب آئیں گے تھےے یہ وہ موسم
ہوں اب ٹھنڈے موسم کا ہی آپ کو اچھا لگتا ہے
ہاں ہاں ٹھنڈا موسم اچھا لگتا مجھے مت ہوتا ہے اس ٹائم گھر
مجھے پاؤں کو سو جاتا ہے ٹھنڈے میں مجھے ڈر ہوتا ہے مجھے گرمی کا ہی موسم پسند ہے مجھے گرمی کا نا گرمی ہی کا موسم پسند ہے کیونکہ ٹھنڈی جب زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو مجھے پاؤ چھو جاتا ہے پاؤں میں
ہاں آ بارہ کی واجہ سے دو
ہوں
ایک دم موزے ووجے لگنا دو تین پھر نہیں ہوگا پھر ہو گیا ہے نا گرم رہیں گے نا وہ یہ پاؤں اس میں
ہوں
میں نہیں میں ایسے ہی چلوں گی نا ننگے پاؤں گی
ہوں ہاں نہیں کہ پاؤں سے ہی چلو گی پھر
میں نے جنندو چور لا
اچھا اچھا نہیں سووں
کوئی
اور لو
جو مے وال ہاں جو بولی چھوٹی وال م بھی ہوتا ہے شوک پاؤں میں
اچھا اچھا
اس کو بھی ہوتا ہے
یہ ہوتا ہے کسی کی جو کسی کو نہیں ہوتا ہیں کہسی کوئی ایسی جو موزے کے بغیر
مجھے تین بہن ہے میں وہ سب جو سب سے چھوٹی ہے نا اس کو بھی نہیں ہوتا ہے جو مجھ سے چھوٹی ہے اس کو ہوتا ہے جو سب سے چھوٹی ہے اس کو نہیں ہوتا ہے
اچھا اچھا
ہم تین بہن ہیں نا
ہوں
ایک تو ہمب چھوٹیی والی بچاری مر گئی تو نہیں یہ جو دوس نا اس کو نہیں ہوتا اس کو ہوتا ہے شو اس کو بھی ہوتا ہے نا کج لی پاؤں میں وہ بھی لگاتے ہیں موجے تو ہوتی ہیں
اچ جو بیٹیاں آئے ان کو بھی ہو جاتا ہے
نہیں نہیں نہیں ہم نہیں جانتے نہیں نہیں ہم نہیں جانتے وہ نہیں میرے بچے نہیں جانتے نہیں میں نے اس کو جو جب چھوٹی ہے نا وہ میں نے وہ چھوٹی وہ جب بہت چی چھوٹی دور پہ رہی میں اس ٹائم سے اس کو موزہ ووزہ اچھی طرح رکھ رکھتی ہو کپڑے بہت لگاتی ہوں تو اس کو نہیں نہیں جو بیٹا بھی ہے نا تو اس کو زیادہ وہ جائے جائے پڑھنے کے لیے یہاں ٹیوشن
ہوں ہوں
پھر اس نے اس کی میم نے اس کو مارا پھر اس نے اس نے م کو اس سے بولا آپ کہاں لگ جائیں گے آپتے ممی نے ب ممی نے بنایا بوورا آ ک آپ کو کبڑوں کو دیتی ہو مار پھر بولا کہ نہیں میرے میری ممی بہت کپڑے لگای تھی اس ٹائم سے نہیں لگا تے اب تو تو وہ کیا لگا دیا سویٹر اور ایک اور وہ تو جاکٹ واکٹ باس اس ٹائم سے بولتا ہیں میں میڈم نے مجھے ایسے ہی بات بولا میں اس کو پانچ چھ کب پہن سویٹر یہ بنیان ونیان پینتیوں قمض چیس بہت کپڑے پہنتی ہوں نا اس کو بناتی ہوں کیا بہت موٹا سا تو پھر بئی وہ پڑھنے تو اس نے مار ڈالا اس کو تو بولا آپ کہاں جائے لگ جائیں گے آپ کی ممی نے بہت کبھی آپ کو لگایا
ج آب کو ہاں بالکل صحی ہوا کم مزار میں بھی تو بچوں کو کپڑے بہت پہننے پڑیں گے نا
ہاں میں اس تو پچ بہت کپے لگا ت بیٹیوں کو بھی لگای ہوں میں ب بھی میں بولتی ہوں اس کو مطلب لگی جائے گ سردی وہ یہ موزہ ووزہ ش بوٹ ووٹ اچھی طرح لگا دوں بیٹے قبی اسھی طرح بوٹ موزا بوٹ ٹوٹ صبح سے لگا جب وہ نیند سے اٹھتی ہے نا اسی ٹائم سے شام کو نکالتی ہوں میں سونے کی ٹائم اس کو وہی عادت ہے آج بھی اس کو ہے
اچھا چل ٹھیک آپ کھانا کاؤ
چلو چلو چلو چلو
اور
اوکے ب خدا آ کرش